ہائے ہیلو ہیلو ہائے کیسی ہو
کیسے
میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں دہی پکوڑی پسند ہے
دہی پکوڑی
ہوں
ہاں پسند ہے
تم کیسے بناتی ہو
میں ا دہی لے لو دہی ہوتا نا میٹ دی کھا نہیں ہو نارمل والا جو ہوتا ہے وہ والا دہی لے لو اس کے بعد پھر میں وہ کیا بولتے ہیں لہسن اور ہری مرچ تھوڑا سا گٹ کہ وہ ڈال دو اور نمک ڈال دو ہری مرچ پیسی ہوئی ڈال دو لال مرچ کیسسی ہوئی اس کو اچھے مطلب ہلکا س پانی ڈال کے اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا ہے
ہوں
یہ کہ لو پکوڑی پھر بنتی ہے اس کی بھجیا بنتی ہے پھر بیسن لو اور اس میں پیاز وہ چوپ کر کے ڈال دو آملیٹ جیسی اور پھر اس میں اس میں ہری اس میں لال مرچ ڈالنا ہری مرچ نہیں ڈالنا لال مرچ ڈال دو اور پھر اس کو پھینٹ لو اور پھر تیل گرم کرو اور پھر اس پکودیوں کو اور پانی ڈال دو پکودی جیسے شیپ آ جائے
ہوں
اس کو ڈال ڈال کے پکوڑیوں کو اور سوری دھنیا پتی بھی ڈال دینا اس میں بھجیا میں پھر اس کو کیا کرو تلو تلنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی میں سوخ کر دینا اسی وقت ڈال کے اور پھر نکال ل نا پھر اس کو اس میں ڈال دینا دہی والے اس میں
جوو بیٹر ریڈی بھییادے کا
تیار کر اس پ میں ڈال دینا پھر اس میں تڑکا لگتا ہے تو تیل لو سرسوں کا تیل لو بھی تو زیادہ اچھا رہتا ہے سرسوں کا تیل لے لو اس میں وہ کیا بولتے ہیں ہری مرچ ڈال لو اور وہ زیرا ڈال لو ات ت کا پ پت مھے تو کوڑ پ ڈال دی پتتا ڈال دو اس میں دہی کے اوپ ڈال دو تڑکا لگا دو تیار ہو جاتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں بہت سے لوگ چاول کے ساتھ بھی کھات ہیں
چاول کیسا ٹیسٹی لگتا ہے مجھے بھی چاول کے ساتھ پسند ہے میں لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں جسے تم نے بتایا نا میں کہ نا میٹھا دہی ل اس میں تھوڑا سا کھٹا دےے ایڈ کر دو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے نہیں زیادہ کھٹا ہو جاتا ہے تھوڑا سا گاڑا گاڑا دہی لے کے آتا ہیں کریم والا دہی اس میں تھوڑا سا کھٹا دہی ڈال دو پھر س میں ہم پیستے ہیں زیرہ پیستے ہیں لہسن پیستے ہیں اور کھڑی لال مرچوں کا ہے نا پندرہ ایک منٹ کے لیے تو تھوڑا بگا کے رکھ دو کن کون پانی میں تو اس کو پیس لو ڈنڈی نکال دو اس کے ایکسیڈینٹ ہے پھر اس کو پیس لو ہاں زیادہ نہیں فلیور کے حساب سے یہ لہسن زیرا مرچوں کا پیسٹ ریڈی ہو جاتا ہے یہ اس میں ڈال دو اور پھر نمک ڈال دو تھوڑا سا چاٹ مس مسالہ ڈال دو یہ دہی کا بیٹر ریڈی ہو گیا تو اس میں چونک دو بھجیے ڈالنے کے بعد ڈالتے ہیں ہم جو بجیے بناتے ہیں نا اس میں موٹی موٹی پیاز کاٹتے ہیں تھوڑا سا کم پیاز کاٹتے ہیں تو تھوڑا ہارڈ بنتے ہیں نا تو کڑی میں بھی ایسے بھجی ڈالتے ہیں اور دہ پکوڑی میں بھی ایسی بھجے ڈالتے ہیں بھجیوں کا بیٹر تھوڑا اسموت ہوتا ہے نا تو وہ ج سافٹ بن ہیں اس میں پیاز کاٹ لو ہری مرچیں کاٹ لو دھنیا کی پتی ہو گئی نمک ڈال دو لال مرچ ڈال دووں یہ والے بھجی میں نہیں ہری مرچ ڈالو تو نا تو میں بہت کم کبھی ڈال دیتی ہوں کبھی اوائڈ کر دیتی ہوں اس میں ڈال کے پھر سو ہاں سوفٹ سافٹ بھجیے بنا دو صر اس کو بھجیوں کو ہے نا کڑی کا جو بیٹر رکھایا تھا اس میں رکھا تو پھر تڑکا بھی لال کھڑی مرچوں سے دیتے ہیں زیرہ رائی کڑی پتا کھڑی لال مرچیں تیل میں کوئی سا بھی جو آپ کے پاس اویلیبل ہو جو آپ یوز کرتے ہو پریفر کرتے ہو والے تیل میں خوب اچھا کڑکا کے پھر اس کا چھونک لگا دو اس کو رائس کے ساتھ بھی کھاؤ تو اچھا لگتا ہے نہیں تو اس کو آپشن میں بھی رکھو جیسے دال چاول کبھی بناؤ تو دال چاول میں بھی رکھ دو تم سب ملی ہاں تمہ نے سبی لی دال پان پنچ دال بول ت ہے نا پنچمیلی دال م نے بنائی ہے تم نے
کون سی
پانچ ملی دار مکس دار بولتا ہے نا
ہاں ہاں پنچمیل ہے ہاں ایک جگہ کی فیمس دال ہے یہ ہاں ہاں بنائیے میں میں بناتی ہوں
تم کیسے بناتی ہو
میں اس میں جیسے ایک مٹھی ارد دال ایک مٹھی چنا دال ایک مٹھا وہ لال ارے لال مسور کی لال م اور ایک مرور کی دال اور مون کیی دال یہلو ڈال پچ ڈال لے لو اس کو دھل لو اور دس منٹ کے لیے بگا دو اسٹ کے بعد بھگانے کے بعد پھر کوکر لو کوکر میں دال پانچوں ڈال دو جب بگائی ہوئی ہے پھر اس میں پانی ڈالو اور تیل ڈال تھوڑا سا تیل ڈالو اور ہلدی نمک ا م ڈ مش ڈالنا چاؤول ڈالو میں تو ہلدی اور نمک کےاتھ اس کو بوائل کر لیتی ہوں اب تین چار سیٹیھی دے کر پھر بند کر دو ٹھیک ہے پھر تیٹھی نکل جائے تو دیکھ لو مطلب کہ چنے کی دال زیادہ ٹائم گتی ہے نا کہنے ورنا تو اور سب کے چکر میں پھر وہ گھل جاتا ساری دالیں چاننے کی
ہاں ہ تو تم کیا کیا کرو نا ج نہیں دال کو ہے نا الگ سے سائڈ سے پانچ ایک منٹ کے لیے بگا دیا کر
ہاں ہاں یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے ہاں تو پھر ایک سائڈ میں کیا کریں گے تیل لیں گے اور جل میں زدہ اچھی بنتی گی لو ا زیرا ڈالو اور اس کے بعد ل لہسن اور ادرک کو باریک باریک کاٹ کے ڈالنا ہے لہس این ادرک کری پتتا ہری مرچ بیچ لٹ کر کے یہ ڈال دو پھر اس میں پیاز ڈال دو پیاز آملیٹ جیسے ہی میں کاٹ کے ڈالتی ہوں وہ ڈال دی ایک پوٹی پھر ہلکی سی کلر چینج ہو جائے پنکش ہو جائے تھوڑی سی دال وہ پیاز پیاز کو نا براؤن نہیں کرنا ہے ہلکی سی پنکش ہو جائے ج پنکش ہو جائے تو پھر اس میں ٹماٹر ڈال دو چاپ کی ہے وہ ٹماٹر ج سے ایک پیاز ہے نا تو دو ٹماٹر ٹماٹر کی کوانٹیٹی تھوڑی اچھی تو پھر ٹماٹر چوپ کی ہو ڈال دو اور پھر اس کے بعد پھر اس میں دھنیا پاؤڈر نمک ہ مرچ اگر ڈالتا ہوں میں تیز کھ ہوں تیز کے حساب سے اور ڈال ہری مرچ ڈالتی ہوں اور یہ ڈال دو اور کیا بول ہیں میں رائی بھی ڈالتی ہوں بھول گئی بتانا زیرے کے سھ
اچھا
ہاں اس کے بعد پھر وہ دھنیا نمک مرچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر بس اس کے بعد گمی آنچ میں رکھ دوٹماٹر تھوڑے س سافٹ ہو جائےے مسالے کو ہلکا سا بھون ل اور اس کے بعدکا تیار کیا ہوا ہے سوری دال تیار کی ہوئی ہے بوائل کر کے اس کو ڈال دو اور پھر مکس کر لو اور پانی دیکھ لو اگر گا دییے تو تھوڑا سا بوائل پانی ڈالنا نارمل پانی کی گ رکھ نا پن چھٹی ہو جاتی ہے دال
ہاں صحی بولی
نمک مچ صحی ہے اس کو ایک بوائل آنے دو پھر بینی آج کے لیے پانچ منٹ کے لیے چھوڑو پھر اس کے بعد چولہا بند کرو دھنیا ڈال دو پھر چاول کے ساتھاؤ روٹی کے ساتھ کھؤ بہت اچھا لگتا ہے اس کے سھ فرائی بھنڈی ہو نا تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے
آاں کرشتی بنڈی ہے میں تو بناتی ہوں موسلی میں یہ مکس دال تو پتاہ ہے میں مکس دال کو چڑھاتے رہ میں بن لو پہلے کبھی کبھی کنکڑ کچرا آ جاتا ہے تو ڈال کو بن لو پھر چنے کی دال کو میں نے بتایا نا الگ سائڈ بگا کے رکھ دو پانچ دس منٹ کے لیے پھر ساری دالوں کو ایک ساتھ جو چنا دال بھگائی تھی اس کو بھی وہ پانچوں دالوں کو مکس کر کے تور کی چنے کی مونگ کی مسور کی دھلی ارد بھی ڈال دو تو اچھا مطلب وہ لوچ آتا ہے دال میں تو ا اچھی لگتی ہیں دھلی اورد یہ سب ڈال دو پھر دھو دوو اس کو دو تین واش کر کے پھر کوک کوکر میں جب ڈالو تو اس میں میں ادرک تیز پتہ اور ہری الائچی اور لونگ بوائل کرتے ٹائم ہاں ہلدی ڈال دو یہ ساری چیزیں ڈال دو پھر اس میں ہلدی ڈال دو لال مرچیں ڈال دو نمک ڈال دو اور تھوڑا سا تیل ڈال دو وہ پھنتی نہیں ہے دال دیل ڈال کے تین چار وسن دے دو پھر اس میں کیا بولتے ہیں آپ نے تڑکا بنا لو اس میں تو ڈبل تڑکا ساری دالوں میں ڈبل تڑکا لگاتی ہوں کبھی کبھی یہ تھااں کبھی کبھی پانچ پانچ تال میں میں ٹاٹر وہی ادرک وہ لسن کاٹ کے ڈالتی ہوں نا تیز پتہ وغیرہ اسی کے سھ بھی ڈال دیتی ہوں کبھی ٹماٹر نہیں تو پھر الگ سے بھی زیرا ڈالتی ہوں ٹماٹر پیاز ڈال دیتی ہوں پیاز کٹ کر کے باریک اس میں ٹاٹر ڈال دی ہاں اس کا چوک دے دیتی ہ اور پھر رائی اور کھڑی لال مرچوں کا بھی ایک اور تڑکا جب فائنل ریڈی ڈی ہزار دال جب کھانا کھانے بیٹھو تب فرا ہاں کھڑی لال مرچوں کا تھوڑا سا تڑکا دے دو تو وہ ڈھابا اسٹائل لگنے لگتی ہے
اچھا ہاں لتی ہوگی
وہ جو دہی پکوڑے بناتے ہیں نا جو شیئر کر رہے تھے اپن اس کے ساتھ بھی دال سرو کرو تو دہی پکوڑے کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے دال
ہ ہ ٹیسٹی لگتی ہوی اچھا اس کے ساتھ کیا بناتی ہ بگھارے ہوئے چاول چ پ چاول بنااتی اس کے ساتھ یہ بگا رہے ہوئے چاول دال کے ساتھ
میں بخاری ب آوں زیادہ اچھے لگتے ہیں ایک زیرا رائس بناتے ہیں اور وہ ایک بگھارے ہو چاول ہم ایسے بناتے ہیں کہ مطلب چاول کو آدھے گھنٹے کے لیے سوپ کرنے کو رکھ دیتی ہوں پھر اس میں ایک بھگونے میں یا کوکر میں آپ نے جس میں بھی بنانا شاامول کو تیل میں زیرا ڈالو تھوڑا سا ہلکا سا زیادہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا نا چاول زیادہ سوکھتے نہیں ادرک لہسن تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دو اور اسی میں نا تیز پتتا بڑی الائچی کالی مرچیں یہ ڈال کے تھوڑا سا فرائی کرتے رہو جب تک اسمیل اس کی ادرک لسن کی چلی نہیں جائے تب تک اس کو فرائی کر لو پھر جو اپپ نے چاول دھوئے تھے اس کو پورے چاول کو ایک چھننی سے چھان لو پھر تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے پھر چاولوں کو ڈال دو تھوڑا سا وہ جو ادرک لہسن کے ساتھ ہے نا اس کو تھوڑا سا بھون جیسے لو تھوڑا سا زیادہ نہیں بھونو دو ایک منٹ کے لیے بس ڈال کے ہلکا سا سیلو سیلو سا بھون لو پھر اس میں پانی ڈالو اگر آپ نے کوکر میں بنا رہی ہوں تو ایک اورور ہوتا ہے نا سنگر کا پور کہلاتا ہے ایک پور پانی ہونا چاہیے اگر آپ نے بھگونے میں بنا رہے ہو تو آپ نے ایک گلاس چاول لیا ہے تو ایک ہی گلاس پانی ڈالو اور دم پہ لگا دو بھگونی والا جو لگا ہے بھگونی پہ لگاائے دم پہ لگا دو پھر پانچ دس منٹ بعد چیک کر لو اچھے بنتے ہیں اگر کوکر میں آئے تو کوکر میں اگر بنایا تو سیٹی جیسے ہی آنے والی ہ ویسے ہی بند کر دو اچھے بنتے ہیں چلو اچھا میں رکھتی ہوں بعد میں بات کروں گی ہاں اچھی لگتا ہے کلے کلے کرنتے ہیں چلو ٹھیک ہے نا میں رکھتی ہوں ہاں ٹھیک ہے اوکے بائے بائے